ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائیان آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ تعالی کا شکر ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جانکر میں بھیھی سبھی ٹھیک ہے شکرہ اللہ تعالی کا آپ کے طر پہ آپ کے ابو جان امی جان بابا جان ما جان سبھی ٹھیک ہے
ہاں اللہ تعالی کا شکر ہے سبھی ٹھیک ہیں آپ کے گھر میں امی ابو بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سبھی ٹھیک ہے تو بھائی جان آج کل کیا کر رہے ہو آپ
بھائی جان آج بیٹا ہی تھا آج تو چھٹییا آ ہیں آج بیٹھا ہی تھا یہاں سے بارش بھی ہو گئی
ہاں بھجان وہ بات تو ہے آج کل تو چھٹیاں چل رہی ہے گرمی کی تو آج کل تو گھر پہ ہی بیٹھتے ہیں تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں بھی سوں پہ ہی بات کرنی چاہیے کتنی ضروری ہوتی ہے ایک اور کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جناب نے بالکل درست فرمایا
تو بھائی جان مطلب کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کو ایسے بنایا ہے مل کہ بنایا ہے کہ اسے کام کے ساتھ ساتھ آرام کی بھی بہت ضرورت ہوگی ہے تو اگر انسان لگاتار کام کرتا رہتا ہے اور آرام د پیرس تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے تو اس کی صحت متاثر ہوتی ہے اور اس کا کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی کم ہوتی جا رہی ہے جاتی ہے تو اس لیے ہالیڈیز یعنی چھٹیاں ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے تو چھٹیاں وہ دن ہوتے ہیں جب ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت کے لیے دور ہو کر آرام کرتے ہیں تو اسٹوڈیننٹ اسکول اور کالج کی مطلب کہ پڑھائی سے بریک لیتے ہیں جبکی کام کرنے والے افراد اپنے جاب اور ذمہ داریوں سے کچھ وقت کے لیے فارغ ہوتے ہیں تو یہ چھٹیاں مطلب کہ ہمیں نئی طاقت اور نئی جوش دیتی ہے نا بھائی جان
بھائی جان بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی ہاں بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے آج کل کتنی گرمی ہے اج کل اج کل آج کل ضروری ہوتا ہے کہ مطلب کہ چھٹیاں چھٹیاں اصل مطلب ضروری ہیں ایک بچے کے لیے کیونکہ آج کل کیسے پڑھ ایک انسان اپنے گھر میں جو ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے گھر میں تو اسی لیے چھٹی بھی ضروری ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کہ اگر ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے کے بعد ایک جو ملازم لوگ ہوتے ہیں یا اسکول میں پڑھنے والے لوگ ایک دن کا چھٹی لیتے ہیں اس سے آرام ملتا ہے اور ذہن بھی پرسکون ہوتا ہے بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھ کیا ہم سب کو جو ہے ہفتے میں کم سے کم ایک دن تو چھٹی لینی چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اسی طرح ایک بچے کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اسکول والوں کے ایک یا دو دن ہفتے میں چھٹی ہونی چاہی وہ آنے جو اپنے وقت دوسرے کاموں میں بھی جو ہے سارے اپنی ہابیز میں یا دماغ بھی اس کا پرسکون رہے گا اسی طرح ملازم بھی دیکھے نا ملازم کو آج کل چھٹی ہی نہیں مل رہی ہے کتنا کام لوڈ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ بچوں کے لیے ہالیڈیز بھی بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں پورے سال پڑھائی ہوم ورک ٹیسٹس اور ایگزامس کی وجہ سے بچے پر کافی دباؤ پڑتا ہے تو جب چھٹیاں آتی ہے تو وہ اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں چھٹیوں میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنے شوق پورے کرتے ہیں اور خود کو فریش محسوس کرتے ہیں تو چھٹیاں صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کی بھی کا بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے تو چھٹیاں کے دوران ہم نئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں نئی شکلت سیکھ سکتے ہیں وہ کمپیوٹر کورسز کر سکتے ہیں یا کسی زبان کو سیکھ سکتے ہیں اس طرح ہالیڈیز ہماری شخصیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے تو آج کے دور میں بہت سے لوگ اسٹریس اور ٹینشن کا شکار ہے روزانہ روزانے کا کام ٹریفک مصروفیات اور مختلف مسائل انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں تو ہالیڈیز انسان کو اس اسٹرس سے نکالنے کا موقع دیتی ہے تو جب ہم کچھ دن آرام کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اور جسم دونوں تازہ ہو جاتے ہیں تو فیملی کے ساتھ وقت گزارنا بھی چھٹیوں کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے اکثر لوگ اپنی جابس اور پڑھائی کی وجہ سے اتنا مصروف ہوتا ہیں کہ گھر والوں کے لیے وقت نکال نہیں پاتے تو چھٹیوں میں پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے اور خوشگوار لمحات گزارتا ہے تو اس سے رشتوں میں محبت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے نا بھائی جان
بھائی جان بالکل آپ نے بالکل دست فرما لو بھائی جان لیکن دیکھیے میں کیا ہوتا ہے آج کل ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھٹیاں ہوئی نا ابھی چل رہی ہیں سمر ویکیشن بچوں کی چل رہی ہیں سمر ویکیشن لیکن ان کو بھی اس میں بھی اتنا کام لوڈ دیا ہے اتنا کام لوڈ دیا ہے کہ کہ مطلب کہ وہ وہ بولتے ہیں اب چھٹی آئی کیوں آئی اتنا اسکول واتڑلوں نے کام رکھا ہے سمر سمر رکے ہیں وہ بولتے ہیں کہ کیوں چھٹیاں کیوں آتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ س اسکول والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو بچہ ہے ابھی اسکول کیا ہے اس کو ہمیں اس کو ہم کھلا چ چھوڑنا چاہیے ان چھٹیوں کے دنوں کے لیے تاکہ یہ بیچارہ اپنی ذہن کو کچھ مطلب ٹائم دے وہ وہ پرسکون سے کھیلے کودے ان چھٹیوکے بعد لیکن اس میں بھی کیا یہ کام دیتے ہیں پھر اگر ملازم گو بھی اگر ملازم بھی کسی دن ہفتے میں کسی یا ایک مہینے میں ایک چھٹی ہوتی ہے یا ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہیں اتوار کے دن یا کسی کو جمعہ کے دن ہوتی ہیں تو اس کو بھی گھر والے اس سے ان کام دیتے ہیں مجھے لگتا ہے چھٹیوں کے دن سب کو کیا کرنا چاہیے گھومنا چاہیے اچھی اچھی جگہ اسپلور کرنا چاہیے تاکہ جو دماغ یہ جو ہے یہ پرسکون پرسکون رہے اور گھر والوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اسکول والوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے آپ دیکھیے نا ایک ایک سبجیکٹ کے کتنے کتنے کام ہے میرا بھائی کل اس کا بھی یہی سمر ویکیشن ہوا تھا چھوٹے بھائی کو سکول کے لیکن وہ بیچارہ دن وہ بولتا ہے کہ یہ چھٹیاں جو ہے یہ کی آئی
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو چھٹیاں ہمیں سفر کرنے کا بھی موقع دیتی ہے ہم اس میں سفر بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مطلب کہ سفر انسان کی سوچ کو ویسے کرتا ہے جب ہم نئے شہروں میں مطلب کہ مقامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف مطلب کہ تہذیبوں روایتوں اور لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے تو یہ تجربہ ہماری علم اور سمجھنے میں اضافہ کرتا ہے تو ہمارے ملک میں مختلف قسم کی ہالیڈیز ہوتی ہے کچش مو کی ہالیڈیز ہوتے ہیں جیسے کہ انڈیپینڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے جبک کچھ مذہبی ہالیڈیز ہوتے ہیں جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحی اس ان خاص دنوں پر وہ خوشی مناتے ہیں اپنے مطلب کہ عزیزوں سے ملتے ہیں اور اپنی تہذیب اور روایت کو یاد کرتے ہیں تو ہالیڈیز بچوں کے لیے بھی بہت ہی دلچسپ ہوتے ہیں بچے ان جنہوں میں ایسے گیمس کھیلتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس سے ان کی ذہنی اور جسمانی مطلب کہ نشو و نما بہتر ہوتی ہے لیکن مطل کی ہالیڈیز کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطلب کہ سارا وقت صرف سونے موبائل یوز کرنا یا وقت گز ضائع کرنے میں شروع کر دیں ہمیں چھٹیوں کا درست استعمال کرنا چاہیے اگر ہم اپنا وقت پلاننگ کے ساتھ گزارے تو ہالیڈیز ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں ہم بھائی جان تو مثال کے طور پر ہمیں روزانہ کچھ وقت پڑھائی کے لیے رکھ سکتے ہیں ہم کچھ وقت گھر وال والوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں
بالکل
وقت اپنی صحت اور ایکسرسائز کے لیے بھی نکال سکتے ہیں تو اس طرح ہم ہالیڈیز کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا بھائی جان
بالکل اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے چٹیاں جو ہے آپ نےب بولا یہ صرف گھومنے وومنے کے لیے نہیں ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے چھٹیاں نئی ہنر سیکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے سٹوڈنٹس کمپوٹر ٹائپنگ ڈرائنگ پینٹنگ کوکنگ فوٹوگررافی سوئمنگ سکول یا کسی کی زبان کا کورس کر سکتے ہیں مطلب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے آن لائن کورسز بھی آسانی سے دستیاب ہے نئی اسکلس مستقبل میں تعلیم اور روزگار دونوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس یہ جو چھٹیاں ہر اسٹوڈینٹس کو چھٹیاں کا درست استعمال کرنا چاہیے سارا وقت موبائل فون ٹی وی یا ویڈیو گیمز میں ضائع نہیں کرنا چاہیے روزانہ کا کا شیڈول بنانا چاہیے جس میں پڑھائی اکسرسائز گھر والوں کے ساتھ وقت اور جو ہے تفریح سب شامل ہو اس اسی وقت مزید بہتر ہوسکتا ہو جاتے ہیں
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ س مطلب کہ ہالیڈیز انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے مطلب کہ آرام کرنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے تو ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہر انسان کو کام کے درمیان کچھ نہ کچھ بریک لینی چاہے تاکہ وہ صحت مند اور خوش رہ رہے تو اگر ملكہ زندگی میں چھٹیاں نہ ہو تو انسان لگ لگاتار کام اور پڑھائی کی وجہ سے بور اور تھکا ہوا محسوس مطلب کے کرے گا تو اسی لیے ہالیڈیز ہماری زندگی میں خوشی سکون اور توازن پیدا کرتی ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی مطلب کہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں ہالیڈیز اللہ کی ایک نعمت ہے یہ ہمیں آرام خوشی صحت اور اپنا اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کا موقع دیتی ہے تو ہمیں چھٹیوں کی قدر کرنی چاہے اور انہیں بہتر بہترین انداز میں گزارنا چاہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ خوشگوار اور کامیاب بنا سکیں کہ ناں بھائی جان
بالکل بالکل بالکل آپ سے بات کر بہت سیکھنے کو ملا بھائی جان امید ہے کہ آگے بھی کسی موضوع پہ بات ہوگی تو چلیے بیٹھیے اللہ کے حوالے اللہ حافظ
کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے مجھے بھی امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھیے گا بائی میرے اللہ حافظ